ہیلو
وعلیکم السلام ٹھیک سے کال ہوئی نا اب ہاں بس ٹھیک اچھا
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک گرمی کتنی ہو گئی مجھے مجھے میں نے سوچے میں نہاؤں گی لیکن اتنی سو گئی نا گاڑی میں
اچھا ٹھیک گرمی بہت ہے
لال چوک پہنچے تو یے سو گئی
اچھا ٹھیک یے کھیل رہی تھی نا اصل میں
نہیں یہ سوتی ہے نا تین بجے یہ مت سوئی تین بجے
اچھا ٹھیک
وہ ابھی سو رہی ہیں ابھی اٹھے گی دس بجے تب میں نے مشین میں کپڑے ڈالے
اچھا ٹھیک
تب تک میں کام بھی کروں گی
اچھا ٹھیک چائے پی اب
ہاں چائے پی
اچھا ٹھیک وہاں پر سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک وہ گئے نا پھر درگاہ سائڈ سے اس
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اس کو ہو جاے گا نا شاٹ کٹ وہاں سے
ہاں لیکن وہ ابھی پہنچے ہیں گھر میں کب کی پہنچی مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا ہاں ٹریفک جام تھا
وہاں پر ہے نا بلوور سائڈ سے ٹریفک ہوتا ہے نا
ہاں وہ میں پھر ات اتری نا وہاں پے بس اسٹاپ پے لیکن وہاں پے درگاہ سائڈ سے جو وہ چڑھائی جاتی ہے نا سڑک کی
ہاں
وہی پے اس نے گاڑی روکی عنایت صب نے پھر میں اتری نی چا ائی مل سٹاپ پے
اچھا ٹھیک
اور پھر میں کر رہی تھی اسی کے کیب والے کا انتظار پھر اس نے کیا فون کہاں پے ہو میں نے بولا میں ادھر ہی ہو بس اسٹاپ پے بولا میں یہاں ہوں یہاں یہاں دیکھو جب میں نے دیکھا وہ اتنا موٹا تھا وہ گاڑی میں گاڑی ہی بڑی لا وہی بڑا لگ رہا تھا گاڑی چھو
چھوٹی اچھا ٹھیک
اور اس کو ٹرن کرنا تھا نا ہمیں جانا تھا تا نہ یہاں سے عاللمگری بازار واپس
ہاں
وہ جیسے روم تھا وہ بول رہا تھا ہمیں کہاں سے ہم سیدھی سو رہ سے جانے وہاں کہا جانا ہے یہاں سے جانا ہے بولا اچھا اچھا آجاؤ آجاؤ ا اگر آپ کو ہمیں وہاں سے جانا تھا ٹرن مجھے ہی بولا سڑک کراس کرو میں نے سوچا ٹھیک ہے اب میں میں ہاں میں گئی میں سڑک کراس کر رہی تھی وہاں سے اتنی تیز گاڑی آ رہی تھی میں جلدی بھاگی ہاں پھر اس کو بولا آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہاں پے بائک والی بھی تھی اس نے بولا یے تیز چل رہا تھا ان کو دکھائی نہیں دیت تا ہے میں چڑی گاڑی میں پھر مجھے وہی ڈر تھا ہارٹ کو دب دب ہوتا تھا
ہاں
پھر جب میں نے دا کھڑکی کھولی
ہ ہ
وہاں جو سیٹ تھی نا آگے کی سیٹیں تھی نا وہ پیچھے پیچھے کی سیٹ کے ساتھ سیٹ کے ساتھ تھا اتنا موٹا تھا میں نے اس کو بولا کہاں پہ بیٹھوں گی میرے ٹانگے کہاں آئیں گی ذرا سیٹ اندر کرو تھوڑا ہاں اس نے سیٹ آگے کی نا تب تھوڑی سی تب بیٹھی میں لیکن اتنی ٹائٹنگ ہوئی کیا اتنا موٹا تھا اس اس کی اس کا پیچ چھوٹی والی وہ کوئی ٹنٹن گاڑی اس ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک
آپ کو کینسل کرنا تھا پھر نئی گاڑی کرنی تھی
پتا کہاں تھا وہ اب کیا کرتی وہ کینسل میں آ
پھر کتنا لیا وہاں تک
سنو نا
ہاں
وہ پھر وہ تھا واحد صوب کی جتنا کیا لیکن اس کے بال ہی نہیں تھے اوپر اتنا موٹا تھا اس کا کمبر نا سارا دکھ رہا دکھ رہا تھا سیٹ چھوٹی لگ رہی تھی اس کے کمر سے
ہی ہی ہی۔۔۔
پھر اس نے لیا ٹو سکسٹی تھری بولا آپ کی آپ کی فرسٹ رائڈ ہے میں نے کیا نا وہ ڈاؤن لوڈ ادری نہیں کوئی کاب بولا آپ کو فرسٹ رائڈ ہے آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ ہے ورنہ آپ کو تھری ٹینٹی نائن دینا تھا اب آپ ٹو سکسٹی تھری دے دو یہ کمپنی والے مجھ ہاں میں نے سوچا ٹھیک ہے وہاں سے مجھے ساڑھے تین سو لیے آٹو والے جی ٹھیک ہے
ہمم
یہاں پہ سلایا اس کپڑے چینج کیے ہاں چائے وائی پی تو آپ نے سوچے میں کبڑ دھوں گی اور بات بھی کروں گی
اچھا ٹھیک اچھا کیا
پھر بول رہی تھی ریزا میرے پ میرے پیسے کہاں گئے پت
ہاں اس کو آہاا ہاں اندر گئی نہ ہے کیا جان تو اس نے بولا پچاس روپئے اس بی چاری کی ادھری رہے گئی
ہاں پھر میں نے اس کو بولا کوئی بات نہیں نہیں مجھے پیسے دے دو مجھے مت پیسے
ہمم
اوی فو فون میں اس نے مجھے اتنا رویا مجھے پیسے دے دو مجھے پیسے دے دو پھر میں گئی پاکوڈوں والے کے پاس میں نے اس کو بولا میں آپ کو پیسے ڈالوں گی دس روپے آپ ہی بای اس کو دے دو یہ رو رہی ہے اسے بولا ٹھیک ہے میں نے اس کا دس روپے ڈالے نا اس نے اس کو دس روپئے اس نے پھینکے ہوا نہیں مجھے وہی چاہیے نہیں مجھے وہی چاہںے ہاں نہیں مجھے وہی چاہیے پھر آئی نا گاڑی پھر میں نے اس کو بولا دیکھو یہا پہ سب دیکھ رہیں گے ہٹا کریں گے ماریں گے
ہاں
پھر اسسے چوپ کیا
اچھا ٹھیک ہے
امم
اور سبزی کیا پک رہی ہے آج
ہمنےمیں نے لایا تھا نا صبح میں سبنے
آہ
ٹماٹر لائے تھے ساگ لایا تھا میں نے اور وہ لایا تھا میں نے میٹ کوفتے بناںے تھے اس نے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اور
اور سب وہ نکلے د سل بسل
ہاں دسل وسل نکلا اب آ جائے گا نا وہ کال
ہاں
ہاں ابھی لگیں گے مجھ
ہاں انکا لگے گا ابھی ٹایم پندرہ من
نہیں ایک دو دن لگ ہاں ہاں ایک ہفتہ متا لگے گا اب اب ہے نا خالی براند کو
ایک دو دن نہیں لگیں گے ایک ہفتہ ان کو مابل لگانا ہے نا اس میں ٹائم
ہاں اور ڈالنا ہے نا پات پات کے لیے ہے نا ٹائل
امم ایک ہفتہ لگے گا لیکن ان کو نہ پانی وہاں اندر جاتا ہے گلی میں جاتا ہے نا
ابھی اس کو کرنا ہے نا اور ابھی ٹھیک کرنا ہے نا اس کو وہ سی مر دو گا کچھ کرنا اس کو ہمیں اور اس کو بھی کرنا ہے
نہیں میں بولی ان کو پانی جاتا ہے وہاں نیچے سے
ہاں پتا ہے اور اس کو ابھی اور کچھ کرنا ہے نا
وہ مسئلہ نہیں ہے آج تو گرمی ہے نا
نہیں یہ پھر بھی بولتے
نہیں وہ نا پڑوسی آپ کے آپ نے کہاں بولتے ہیں وہ نا پڑوسی ان کو غصہ آ یا نا میں تھی نا وہیں پہ آپ کہاں بولتی میں ہائیک ک جی کے سامنے
اچھا ٹھیک ہے بولو پانی ڈالے کے لیے
نہیں وہ تھا نا اندر سالم اچھا میں ٹھیک ہو میں نے اس کو ذرا بو دیکھو باہر کتنا پانی ہے اس سارا اندر سارا اندر آتا ہے پیروں کے ساتھ مٹی بولا ابھی یہ اس نے بولا اس کو
ہوں
ابھی وہ کر رہے ہیں
ہاں اس کو اور کرنا ہے نا ابھی یہ کرے گا نا بند
لیکن اس کو اتنا غصہ تھا سالم
وہ آئے وہ وہ آیا نا یہاں پر بھی سا ہے پھر میں اندر میں کچن میں تھی اس مامو تھا نا باہر وہ بجی تھا نا باہر اس نے بولا ہے پانی سارا آتا ہے ہمیں اندر ماں پھر ابو جی نے بولا اس کو ابھی اور کرنا ہے ابھی آئے گا
اس میں کیا ہے پانی کیا مسئلہ ہے اس میں کیا ہے آئے گا تو کام چل رہا ہے ہو جائے گا پانی اس میں کیا ہے جب
نہیں روز کہتےے اس سے پہلے آئی تھی شاید الحن دیدی شاید
وہ پھر نکلی نا وہ میرے سا ساتھ باہر تک وہ نا پڑوسی جو نا وہ خطرناک پڑوسی ہے وہ اس کی اس کی بیوی وہ کتنی خطرناک ہے ہاں پھر اسے بولا یے دیکھو پانی دیکھو پانی میں نے بولا ابھی ایک کر ہی رہے ہیں نا ہاں میں میں نے ونی نہیں تی ہاں ہاں میں نے یے نہیں بولا پھر چپ کیا مجھے اس کو لگا نا اس کو غصہ آیا
میں؀اس کو ادھر ہی تھپڑ لگاتی وہ گر جا تی اسی پانی میں اوپر سے لات مار
اس کو پتہ ہے لیکن اس کو پتہ ہے اگر میں کچھ بولتی اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں وہ کہہ نے سے ڈر گیا آج لاگے بلایا ہاں خدا کے حوالے ٹھیک ہے
تعریف کرتی ہے اس کی پنکی دیدی کی
ہاں ہاں اس کو بتانا میں اس کے سامنے بولتی ہوں وہ کرتی ہوگی نا میں مت کرتی ہوگی میں مطلب کوئی لحاظ وہاز دیکھتی ہوں
آپ کو پتا جب انہوں نے یے دیا ہمم جب انہوں نے دیا نا یے
نہیں یے یے نہیں ہے غلط ولط اس میں کیا ہے یے مسئلہ ہے جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے کیوں اس میں کیا ہے اگر پانی تھوڑا سا ان کے گلی میں جاتا ہے وہ کا مسئلہ ہے اتنا بھی نہیں تھا پھر کیا دیکھو دیکھو پانی
ہمم آپ کو پتا ہے جب انہوں نے یے دیا نا تین میں
آمم
انہوں نے ہم نے ان کو پہلے ہی بولا تھا پہلے اس کو ڈالو وہ روڑی تھوڑی سی دو تین آٹھ اس میں پھر یے وہ کیا کہتے اس کو ششر کا نہیں نہیں وہ ہوتی ہے نا جس پے ٹی لگ ہاں ہاں پھر پانی وانی دیکھو ہم دوتے ہیں ہم آنگن بچھالتے ہیں
ہ
دس منٹ تین ہو گیا میں فون کرٹوں گی پہلے
کاٹو گٹو میں پھر واپس کرنا اگلا